جی جی وعلیکم السلام اللام وبرکاتہ جی کیسے ہیں آپ
جی الحمد للہ آپ بتائیے آپ کیسے ہیں
جی اللہ پاکہ بہت شکر ہے
الحمد للہ ب شاک ب شک الحمد للہ
اور بتائیں آپ کے گھر پہ سب کیسے ہیں جی اوپر والے کا بہت کرم ہے آپ لوگوں کی دعائیں ہیں آپ لوگوں کی دعائیں ہی ہیں کہ آج مطلب ہے کہ ان سب کچھ بہتر ہے کہتے ہیں کہ مطلب دا ہاں دوا جی جی جزاک اللہ خل جی دعائیں ہی ہیں جو کہ انسان کو مطلب ہر برائی سے ہر آفت سے بچاتی ہے ورنہ انسان کی کیا ہی اوقات ہے وہ کیا ہی کر لیتا ہے زندگی میں جی تو آج جو ہے کہ مطلب ہے کہ ہم لوگ آج اس اسی موضوع ہی مجھے آج آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے دعا کی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مطلب بولتے ہیں کہ اگر آپ کی جو تقدیر ہے وہ آپ کی داؤں میں پوشیدا ہے تو اس بات کی حقیقت آپ مجھے تھوڑا بتائیں
کی ہے بہت سمپل ہے
جی جی
دے مطلب انسان سوچنے سے بہتر ہے کہ انسان کرے اس چیز
اچھا مطلب اس چیز کو عمل میں لائے ہاں
عمل میں ل جیسے انسان سوچتے سوچتے انسان کی وقت نکل جاتی ہے اور وقت نکلنے کا کے بعد انسان کے ہاتھ میں کچھ وقت بھی نہیں رہتا ہے اور سوچنے کا بھی وقت تو ختم ختم ہو جاتا ہے ہاں اور عمل میں اگر آپ ترنت اگر فورا کسی بھی چیز کو لاتے ہو عمل میں تو اپ کی زندگی ایک بہتر راستہ کھول دیتا
راستہ کھولتا ہے مطلب آپ کا کہنا ایک کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس سوچ پہ اپنا وقت تو جضایا کر
ضائع جو سوچ پہ کر رہا اس چیز کو عمل کر کے اس وقت کا فائدہ لطف تور اٹاال بے شک اگر وہ لطف اٹھائے گا تبھی نا وہ مطلب سمجھ لیجے کہ آگے بڑھے گا
اچھا
ہ جی بالکل ان انسان کو سوچنا نہیں ہے اس چیز کو قائم کرنا ہے اپنے زندگی میں اس چیز کو ایک حصہ بنا لینا
اچھا کہ مجھے یہ کرنا ہے ہاں مجھے یہ کرنا ہے
انسان سے دعا لینا ہے کسی انسان سے آپ کو دعا لینا ہے تو آپ کو بولنا نا پڑے کہ ہم کو دعا دو آٹومیٹک دعا دے دے ایسا آپ کام کر کے
کام کہیں جی یہ جو آپ نے ابھی یہ بات کہی ہے میں نے کہیں مطلب کسی اسکالر کے منہ سے سنا تھا کہ اگر مطلب ہے کہ آپ کہ آپ کی تقدیر دعاؤں میں پوشیدہ ہے لیکن کن اس ان دعاؤوں میں جن دعاؤوں کو لیے آپ کو کسی کو یہ کہنا نہ پڑے کہ آپ میرے لیے دعا کیجے
کیجیے دعا سامنے والا انسان خود سے کریں آپ کے لیے آپ ایسا کام کیجیے کہ آپ کے لیے وہ خود بخود دعا
دعا کر دے اچھا مطلب اس بات کی گہرائی اور اس بات میں مطلب ہے کہ حقیقت ہے کیوںکہ یہ میں نےن پڑھا سنا تھا میں نے کسی اسکالر کے منہ سے تو مجھے اس بات یہ یہ بات مجھے کافی حیران کر گئی تھی لیکن آج میں نے اس چیز کو آپ کے ذریعے سے بھی سنا کیوںکہ ماشاء اللہ سے جہاں تک مطلب ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دین کے حوالے سے آپ کی جو مطلب ہے کہ تعلیمات ہے یا پھر آپ کی جو پرورش ہے وہ ماشاء اللہ سے بہت اچھی ہے مطلب آپ کے باتوں میں وہ گہرائی ہوتی ہے کہ سامنے والے کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس بات میں حقیقت ہے کہ دعاؤں تقدیر پوشیدہ ہے لیکن ان دعاؤوں میں جن دعاؤں کے لیے آپ کو بولنا نہ پڑے کہ آپ میرے لیے دعا کریں
جی بالکل بالکل بالکل یہ چیز ایک دم ہے بولنا نہ پڑے جی بالکل ہ آپ کام ایسا کر جائیے کہ لوگ آٹو مٹ خود با خود آپ کے لیے دعا کر بیٹھے
دعا کر بیٹھے مطلب یہ ایک ان کے لیئے ایک مجبوری کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہ مطلب آپ نے ایسا کام کیا سامنے والا مجبور ہو جا رہا ہے آپ
جی آپ کا دشمن بھی اگر وہ ہے اگر آپ ایسا کام کر بیٹھے ہیں تو دشمن بھی آپ کے لیے دعا کر سک ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ دوستی کرے گا یا گھر والا کرے گا انسان کوئی بھی انسان کوئی بھی انسان کسی بھی مسلمان کے لیے دعا
دعا کر سکتا ہے اور مطلب دعاائیں اثر کرتی ہیں
دعائیں بالکل اثر کرتی ہے بالکل بالکل دعیں بالکل اثر کرتی ہے اگر سچے دل سے اور سچے نیت سے کیا ہوا دعا رہا تو بے شک ان شاء اللہ اللہ پاک آپ کا ہر ایک خواہش پورا کریں گے بس نییت میں آپ کی کمی نہیں ہونی چاہیے نیت میں کوئی بھی طریقے کا کوئی کسی بھی طریقے کا نیت میں کوئی طریقہ کا یہ نہیں ہونا چاہیے ایک دم بالکل صاف ستھرا نیت کے ساتھ اگر آپ دعا کیجیے گا اپنے تو آپ کا دعا ضرور پورا اللہ پاک کریں گا انشاء اللہ جی ہیلو ہیلو
جی ہلو
جی جی آواز آ رہی بولیے ہاں جی بولیے جی
کہ مجھے بہت ہٹ کر گئی کہ دعیں ہیں لیکن ان لوگوں کی ہے مطلب ہے کہ جن کو کو بولنا نہ پڑے
جی بالکل بالکل بالکل ہاں کہہ کے اگر کروانا ہو تو پھر اس کام کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا
کوئی فائدہ نہیں جی بفصی بات آپ نے کہہ دی ج اس حوالے سے مطلب میرے دماغ میں جو
جی بالکل بالکل بالکل انسان کا دیکھیے سب سے بڑا چیز ہے انسان کا ایک پانچ لاکھ اگر آپ کے اخلاق بلند ہے تو سامنے والا آپ کے لیے دوا بالکل کرے گا
کرے گا تو آپ تو مطلب ہے کہ اخلا اچھی ہونی چاہیے تو مطلب ہے کہ آپ تو اپنے لیے دعائیں کرتے ہوں گے جی ضرور مطلب کہتے ہیں کہ اپنے لیے اتنے سے زیادہ آپ کے حق میں ایک دوسرے کی دعائیں
بے شک اگر آپ دوسرے کے لیے دعا کیجے گا تو اللہ پاک آپ کا سب خواہش اور دعا آٹومیٹک بورا کرتا گا
اچھا مطلب یہ بھی یہ بھی بات مطلب ہے کہ اس بات کی بھی مطلب پوری پوری مطلب اس بات میں سچائی اور دقت ہے کہ اگر آپ دوسرے کے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا آپ کے حق میں پہلے قبول ہو
ہاں ہاں بے شک بے شک اگر آپ دوسرے کے لیے اچھا سوچیے گا تب آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا اگر آپ دوسرے کے لیے خراب سوچیے گا تو آپ کے لیے بھی خراب ہوگا
خراب ہو گ جی جی ب
تو ہر مسلمان کو ایک دوسرا مسلمان ہر مسلمان کا ایک دوسرا مسلمان سمجھ لیے کہ بھائی تو اس کے لیے دعا کرے تو اللہ پاکا آپ کی دعا کو پورا کریں گے ان شاء اللہ بے شک اور رہی بات آج کے ڈیٹ میں کوئی اتنا سوچتا نہیں ہے لیکن اگر آپ کو کسی چیز کے لیے بھی اگر اچھا کسی کے لیے بھی اگر آپ اچھا نیت اور اچھا سوچ رکھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں چار چاند لگ جائے گی جی بالکل
رہتی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے
جی ہیلو بولیے
دعائیں نصیب کو بھی بدل دیتی ہے تو اس حوالے سے آپ بالکل بدلتی ہے اچھا اس بات پ آپ کا یقین ہے
بالکل ہے ہمارے صحابی جتنے بھی گجر رہے ہیں تو ان لوگ اپنے اپنے ایسا ایسا دعاؤ لوگ کیے ہیں کہ سمجھ لیجیے کہ تقدیر بدل گیا ہے
تقدیر بدل گئی ہے اچھا مطلب دعا میں وہ طاقت
دعا میں بہت طاقت ہے اللہ سے اگر اللہ پاک سے آپ کو روبرو ہونا ہے تو آپ دعا ہی میں ہو سکتے ہیں اور نماز ہو جائے
دعا اور نماز میں ہو سکتے ہیں مطلب یہ دو ذریعہ ہے
سا ذریعہ ہے اگر آپ کو اللہ سے بات کرنا ہے اندر اوپر کے قریب ہونا ہے تو نماز پہ جھک جائیے آپ اللہ کے قریب چلے جائیے گا اور کہ ہر ایک دعا اگر جائش خھائی ساتھ ہے سہارے جائز دعا جو بھی بھی ہے وہ آپ کو پورا ہوگا ہ ہ ضرور پوری ہوگی اس میں کوئی طریقے کا بھی آپ کو دقت یا مشکلات یا کوئی طریقے کا بھی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا ہ
تو بہت بہت گہری بات مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں مطلب دعا کے حوالے سے مب سب کہ میرا بھی ایمان اس چیز پہ ہے کہ دعیں تقدیر کو بدل دے
تقدیر کو بدلتی ہے اور انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہے صرف دعا اور انسان کو نییت ریککھ رکھنا چاہیے اپ اپنا اور دوسرے کے لیے اچ اچھا سوچے گا تو آ کے سھ بھی اچھا اچھا ہوگا ہ بے شک بے شک اگر آپ کے سامنے والا آپ کا دشمن بھی ہو تو اس کے لیے بھی آپ کے دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے محبت رہے گا دل میں تبھی پھر اگلا آدمی بھی آپ کو محبت دل سے دل ملائے گا مح نفرت آپ کے دل میں آئے گا ہے تو اگلے طرف سے بھی کو نفرت ملے گا ہ سمپل سی بات ہے سارا دار و مدار اگر دیکھیے گا تو اخلاق کے اوپر ہے اخلاق بہتر ہے بلند ہے آپ کا رجہ بھی بلند ہو
بلند ہوگا اور اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو واجب ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے دواں میں ضرور یاد رکھے گا ہاں جی چلے بہت جی جی بہت اچھا لگا بہت اچھے موضوع پہ آپ نے میرے جو بھی ساتھ تھے اس کو بہت اچھے سے آپ نے اس کو کلیئر کیا جی بہت آپ کو اللہ پاک آپ کے آپ کے لیے خیر و برکت کرے اور اپنے داؤں میں یاد رکھیے گا بہت خوش رہیے اللہ حافظ